ہیلو
گڈ آفٹر نون میم
گڈ آفٹر نون جی اسٹارٹ کریے بڑھیا ا
جی تو گاؤں کے پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا اس کا پریوار بہت گغریب تھا اس کی اور کھیتی سے بہت کم آئے ہوتی تھی تو آرتھک کٹنائی کے باوجود پڑھائی میں بہت محنت کرتا تھا
ہر دن وہ کئی کلو میٹر پیدل چل کر اسکول جاتا تھا اس کے پاس مہنگی کتابیں یا اچھے سادھن نہیں تھے لیکن اس کے اندر سیکھنے کی لگن تھی گاؤں کے کئی لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی غریبی میں پڑھائی کر کے کیا ہوگا
جی اب آپ دیکھو وہ موہن نام کا جو لڑکا تھا وہ پڑھائی کرتا تھا اس نے وشواس یہ سب نہیں دیکھا تو وہ اپنی پڑھائی میں کرتا رہا تو موہن نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اس نے لگاتار محنت کی ایک دن پڑھائی کرتا اور شام کو پتا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور پڑھائی بھی کری اس نے اور کام بھی کرا کئی بار پرستتیا اتنی کٹن ہو جاتی تھیں کہ اس نے پڑھائی چھوڑنے کا من کرتا تھا لیکن وہ اپنے لشوں کو یاد کر کے پھر سے محنت کرنے لگتا تھا
سنیے کچھ وورسوں بعد اس نے کٹن پیھا پاس کر لی اور ایک اچھی سرک ساری نوکری پراپت کر لی پورے گاؤں کے سنیے پورے گاؤں پورے گاؤں کو اس پر گرب ہوا جن لوگوں نے کبھی اس کا مذاق اڑایا تھا وہ بھی اس کی پرشنسا کرنے لگے اسٹارٹ
کچھ برسوں بعد کچھ برسوں میں جی جی آڈیبل کچھ برس تو بعد اس نے کٹن پریشا پاس کری اور ایک اچھی سرکاری نوکری پراپت کری مطلب اس نے م اس نے اپنی پڑھائی کری اور ا وہ سرکاری نوکری ان کر لی پورے گاؤں میں اس کی چرچا ہو گئی اور اس پر گال جن لوگوں نے کبھی اس کا مزہق اڑایا تھا وہ اس کی آج پرسنتا کو کرنے لگے
دو دوستوں کی چرچا اوکے ٹھیک ہے راہل راہل یار اس کہانی سے تمہیں کیا سیکھ ملتی ہے بولیے
یہ لگتا ہے پرستیاں چاہے کتنی بھی ج پلیز نام نہ لے مجھے لگتا پرستھی چاہے کتنی بھی کٹ ہو اگر ویکتی ہار نہیں مانتا تو سفلتا مل ج سکتی ہے کیونکہ اگر ہمیں مجبوری پڑھائی چھوڑ دیں گے تو ہمیں ہار نہیں ماننی چ ج ملتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی جائے چاہے ہم پہ پیسہ نہ ہو پڑھائی ایک ایسی چیز ہے دو موٹیویٹ آتا ہے پڑھیں گے ایک تو لرنگ اور ایک ارنگ اگر ہم شرو میں لرننگ کریں گے تو ہم بعد میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں اگر ہم لاسٹ میں شروع میں بیٹھ کے لننگ نہیں کر سکتا
صحی کہا آپ نے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دوسروں کی نکاراتمک باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اپنے لچ پر دھیان دینا چاہیے
بالکل م جی بالکل صحیح پول اس لڑکے کے پاس سنسھن میں تھے اس کے آتم وشواس اور محنت موجود تھی
صی آج کے سمے میں آج کے سمے میں بھی بہت لوگ چھوٹی سی افلتا کے بعد نراش ہو جاتے ہیں جانتے ہیں آپ اس بات کو کہانی بتاتی ہے کہ دھیر کتنی مہتو پورن ہوتی ہے ہمیشہ آپ اپنے اندر در رکھنا چاہیے
بالکول اپنے اندر وشواس رکھنا چاہیے اگر یہ مجھ سے نہیں ہوتا تو اس کو دھیریہ رکھنا چاہیے کہ میں یہ کر کے داؤں گا
صی
یہ اس میں اور یہ بھی ہے سفلتا کیول پرتیبا سے نہیں پیاض
پریاس سے ملتا نا آپ نے بالکل کول صحی کا
اس کے علاوہ دو ان کا پرچہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے کہانانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے آپ بتائیے کہ اس میں کیا سیکھ ملتی ہے
اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی کسی کے پرتی لالسا نہیں رکھنی چاہیے مطلب اور کسی کو مطلب وہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں
ہاں
اورے
ہ رذبآآربب
ہیلو
ہاں جی بولیے بولیے اب ہم
بہت
بات کرتے ہیں کہ جیون میں جیون اتنا ویستست ہو گیا ہے کہ دوستوں میں بیٹھ جی
آپ کی آواز بیچ میں چلی جاتی ہے
میرے کو کلیئر آ رہی ہے آپ کنٹینیو رہی کی پڑ
بہت صحیح کہا تم نے پہلے ہم گھنٹے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے لیکن اب ذمہ داریاں اب اتنی بڑھ گئی ہیں پھر بھی میں کوشش کرتا کر ہوں کہ اپنے دوستوں اور پرریواروں کے لیے سمے نکالوں پڑھائی بھی چل رہی ہے اور کچھ نئے کوشل سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تمہارا کیا حال ہے
میرا حال بڑھیا ہے
ان دنوں ان دنوں اپنی دن چریا کو بہ تر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں صبح جلدی اٹھنا تھوڑا ویایام کرنا اور سمے کا صحیح اپیوگ کرنا چاہتا ہوں کئی بار یوجنا تو ا اچھی بنتی ہے لیکن اسے لگاتار نبھانا کٹھن لگتا ہے
ہمم
یہ سمسیا لگ بگ ہر ویکتی کے ساتھ ہوتی ت ہے
ہمم ہر سمسیا کے ساتھ ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنا اچھا اسنان کرنا ناشتہ کرنا تو یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے صبح دیر سے اٹھنے سے در
صحیح کہا آپ نے
میں اتصاہ بہت ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے دمیتا بنائے رکھنا مشکل مشکل ہو جاتا ہے
اپنے اوپر اعطم وشواس اپنے اوپر اپنے اوپر گرو ہونا چاہیے سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ میں کر کے کروں
صحیح کہا مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لچ بنا کر آگے بڑھنا چاہیئے نا
جی بالکل یہ سمسیا لگ بھگ ہر ویکتی کے ساتھ ہوتی شروعات میں اتساہ بہت ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے نیمت بنائے رکھنے کا مشکل ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لکیہ بنا کر آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ لوگ تو
میرے وچار کے انوسار پرتیبا اور بددیمتا مہتو پورن ہے لیکن یدی وت انشاست نہیں ہے تو وہ اپنی چمتا کو پورا اپیوگ نہیں کر سکتا
چلو تھوڑا پرانے دنوں کی بات کرتے ہیں اوکے سن رہے ہو
سب سے اچھی یاد کون سی لگتی ہے
بول سب سے اچھی یاد ت
ش
اور کر رہ
آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے پیچھے سے آ رہی ہے آپ بولی
م بچپن میں
رینڈم بات کر لو ہ
جی اسکول جانا پڑھائی کرنا یہ سب میرے کو کافی اچھا لگتا ہے
صحی کہ آپ نے مجھے تو گرمیوں کی چھٹیاں سب سے زیادہ یاد آتی ہیں صبح سے شام تک دوست کے ساتھ کھیلنا سائیکل چلانا پیڑوں پر چڑھنا اور بنا کسی چنتا کے کہ دن دن بتانا بہت اچھا لگتا
بالکل ہوتے ہیں کہ ایک بار چلے آتے دوبارہ واپسی نہیں آتے گ کو سو آپ آپ اسکول پڑھ رہے ہو آائے گا
جی
پل پٹے ہوئے آپ نے چھوڑ دیا
کیا آپ اسکول کر رہے ہو چھوڑ دیا کون سا جی بات احی ہے بندے پیچ اچھا کون سی للا تھوڑا اپنا
انٹر انٹر تک
مطلبال تھا
کالج ابھی نہیں ہے اسٹارٹ کیا ابھی تو میری شادی ہو گئی ہے میرے ب ب چ بھیھی ہے
جی جی ٹائم ہو گیا
جی تو وہ